ہلو
اوم بائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان وعلیکم السلام بس بڑھیا ہے گرمی گرمی کےدر گرمی پڑ رہی ہے بڑھیا اب تو اللہ سے یہی درخواست ہے کہ آپر برکت کر دے مہر ہو جائے ان کی تو بارش ہو جائے
ہاں اللہ کا وہ ہے گا مہربان تو پھر کریں گے اور کیا ہے
ہاں
وہ ایک دو دن میں موسم وباگ بتا تو رہا ہے میں نے دیکھا تھا نیٹ پہ کہ کل پرسوں تک ہو جائے گا مطلب تھوڑا ٹیمپریچر چونتیس پینتیس تک آ جائے گا تینتیس چونتیس تک اب تو پینتالس سے آ جو رائے درد
یہ تو چس ہو رہا
ٹت گرمی بہت بنکر ہے انڈا اگر روڈ پہ پھیکو نا جس میں پگھل جائے وہ
پ گل بھی جائے بن جائے جم جائے وہ
دندہ
ہاں
گاڑی بھی تھوڑی دیر تک کھڑی کرتے ہیں نا جس میں تو ای رہ ت آ
میں گیا تھا جو میں ایک میڈیکل سے دوائی لینی تھی میرے کو مطلب دوا خانے سے جو میں چلو ٹھیک ہے دوا کاان سے دوائی دوائی لے کے آتے ہیں تو باہر رکھ دی تو پانچ منٹ ملہب رہا اتنی گرم ہو گئی گاڑی کے بیٹھنے ہمت نہیں ہوئی میری پھر میرے کیا بیگ کے اندر بوتل تھی پانی کی پانی پانی اس کے اندر ڈالو نہیں بیٹ بھی نہیں س د اتنی گرمی پڑتی ہے بہت زیادہ
ہاں پڑتی گھرنے کیا کرا
اچھا کلدیپ تو بتا رہتا ہے کہ وہ تو پہاڑ پوجا ایسار کوئی بات نہیں
عبادت
عبادت ہاں
ہاں عبادتی ہی کرتے ہیں پنندرہ
ہاں بھگوان سے اردس کرتے ہو
اوک کیا کرا اور بیٹھے بیٹھے بھی کرے کیا
ہاں سی بگوان مطلب جیسے مالک کی مہر ہوگی تو سب کچھ جو ہے ہو جائے گا بے روزگاری بھی دور ہو جائے گی رو گار مل جائے گا اللہ تعالی کرے گا تو ا ابھی یہ یہ اللہ بک مطلب ایشور مالک جو کرے گا جو ہو جائے گا
اور کیا اللہ ہی ہوئے گا مہربان تبھی ہوگا کچھ کام
ہاں اللہ م
میں تو پھر محمودی جی نے تو کہہ دیا اپ کوڑ تلو اور اک نا پھر
ہاں پکوڑا تنا اسٹارٹ کر دو آپ سیکھ جاؤ
اور کیا یہ کرنا پڑے گا اور کیا کرے گا پھر
ہاں
گھر تو چلانا پڑے گا کیسے نہ کیسے کر کے
ہاں زندگی تو مطلب گزارنا
ہاں ابائی اکیلا انسان تو کئی بھی ہاتھ پھر مار لے گا جا کے اکیلا ہو تو شاد بن جائے اکیلا وہ تو بھی اپ جو
صحیح ہے صحیح ہے
بیگم صاحب ہے پھر
موترم م ا کرر میں خالا ہے امی جان
ہاں امی جان ہے ابو جانا
ابو ہاں
تو بڑے بھائی جان تو خیر اپنے وکیل ہیں ان کے تو نہیں ہے جو وہ کی ٹینسن
اچھا اچھا مانگ رول میں کرتے ہو کہ وہ کال آتا آپ کو بت بنا لیتی مش
او منش اننش کہ میر سے کہا تھا وکلت کرنے کی میں نے نہیں کی ارے وہ دارہ وارہ یاتی رہی ت میر کو
اچھا اچھا وہ تو ہو جاتا ہے کا و جیسے کام کرتے ہیں نا
ہ م میڑ سے بھی ک آتا ہو نے و کالت بہت پورس کیا آ تھا میں نے میں نے ایک دم کی دیتی تھی من کی وکالت کرنے کو پڑھائی نہیں کروں گا آگے یہ پڑھائی چوڑ دوں گا
جھوٹ بول کے کمانا پڑتا ہے اس میں
نہیں وہ تو پھر کما لیں گے پر وہ دھارا وارہ کی وجہ سے م کہ یار اب دونوں بھائی ایک جگہ بیٹھیں گے ی کوئی مطلب والی بات نہیں ہے تو پھر میں کیا
اچھا اچھا
میں نے انجینئرنگ کی تھی وہاں جے پور سے
اچھا اچھا اچھا بیٹے کیا ہوگا آپ نے
نہیں ہارڈر نیٹکگ ڈپ ایڈشنڈ جن ہوتا ہے تین سال کا
اچھا تو اس کی ویکینسی آتی ہوگی
تو ابھی تک تو نہیں ہے یار میں تو بھر ہی نہبھرئی کوئی آئے کوئی مطلب کوئی پتاہ ہی نہیں رہتا
اچھا اچھا
میں نے تو ابھی آن لائن دیکھو فارم کسی میں بھی نہیں بھرا ایس آئی میں بھرا تھا فسٹ میں آج چھ چھ سات سال پہلے ایک بار ہی دیا تھا ایگزام بس اس کے بعد کوئی ایگزام ہی نہیں دیا
ہاں تو یہ بڑھنا بھی کمپیوٹر اندیشک کی ویکنسی آ رہکھی ہے اور اس میں کیا ہلکی پڑکی ت ہو جائے گی تو آ جائے گا نمبر
ہاں تو اس کو مجھے بھیجنا آپ ہے نا واٹسپ پہ تو پھر میں بھی بھر دوں گا اپنے پس میں ہی گھر کے پاس میں ہی متر چلتے
ہاں
ڈ لیں گے اور کیا دےئیں گے پیپر اور کیا
یہ میتے سے بھر لین موبائل سے بھر دینا آپ ہی
ہاں موبائل سے پڑ دیں اس نے کیا
ہوں آج کل کیا کیا سبھی فورم اس اس آئی ڈی سی ڈٹر پلٹو سے
میں نے کبھی فارم نہیں بھرا نا تو میری آئی ڈی بن رہی ہو نہیں بن رہی ہو کس نے یاد
اچھا اچھا اچھا
کیونکہ میں فارم بھرتا ہے نہیں بھرتی کا کیونکہ میں کیا جاب لگ گیا تھا نا مطلب بی اے کرتے ہیں جاب لگ گیا تھا میں جے پور
اچھا اچھا کون سی کمپنی میں
کمپنی ہے نا اپنے جی ٹی ٹا وور جی ٹی میں
ٹا جی جی ٹاور ادھر
د میں لگ گیا تھا میں مڈائی تین سال تکائی آ ڈھائی تین سال تک میں وہیں رہتا تھا اور وہیں جو کی تے میں نے جے پور میں
کتنی سی لتی تھی
میری تھی یار اس ٹائم اور کافی ٹائم کی بات ہو گئی تو دس سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو تو اس ٹائم دس ساھا دس ہزار سے اسٹارٹنگ کی ت میں نے دس ہزار سے
تو ابھی تو آپ کی سیل میںشو ہو جاتی ہے
وہ بڑھتے بڑھتے مطلب ساڑھے بارہ تیرہ ہزار تک انسٹو کر کر رکھ کے سولہ ہزار ملتے تھے مطلب جو لاسٹ میں چھوڑی تھی میں نے ڈھائی تین سال میں تو اس ٹائم بارہ ہزار بارہ تیرہ ہزار سیل جی ڈھائی تین ہزار انسینٹیو ملتے تھے فون پہ وہ کالنگ کرتے تھے جو ایئرٹیل میں کام کی تھی ن ایئرٹیل
اچھا اچھا
اس انسینٹیو کر کے سولہ ملتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ ہو جاتی
ہاں تو مزہ آ جاتا تھا آپ کو
اب کیا کرے ا چھوڑنی پڑی یار مجبوری تو اس میں کیا ہے سنڈے کی چھٹی نہیں ملتی تھی پرائیویٹ نوکری میں جے پور میں گستے ہیں ہاں بس وہ شکایت وباگ میں تھا وہ ون نائن ایٹ چلتا تھا نا پہلے کال سینٹر میں شکایت درج کرو اس میں ہیلو
ہاں
اس میں تھ اور کیا ہاں ہر آوج تو
جاری ہے
ارےے پھر اس کے بعد مانگرول آ گئے مانگرول میں بھی یہاں پہ سستھا سے جڑ گئے چھ سال سے سال ہوگئے جڑے ہوئے اس میں جو بھی پروجیکٹ آتے ہیں کر لیتے ہیں چار پانچ پروجیکٹ تو کر لیا میں نے تین تین سال کے ڈھائی ڈھائی سال کے رہتے ہیں
ہ تمہارا بڑے بڑھیا چلا پروجیکٹ ہمارا تو غیر سال بھر ہی چلا تھا سال بھر میں
ہاں نہیں ہمار تو چار سال چات چال چل رہا تھا وہ اس کے پہلے بھی دو سال کا میں نے پروجیکٹ لے رکھا تھا اسکول کھولتے نا تو دو دو سال کے اس کے پہلے بھی ایک پردھان منتری آوس یوجنا کا سروے وہ لے رکھا تھا ایک سال کے لیے
اچھ اچھا اچھا
ہ
ج تو اس میں پردھان منتری آواس یجنا میں کیا ہوتا تھا یار
اس میں فارم بڑھتے تھے اور کیا ایک جگہ بیٹھ جاؤ کسی بھی وارڈ میں جا کے ڈاکومنٹ
اچھا گرامیین اییریا میں گرامیین اییریا میں نہیں پہلے گرامیین میں اب ابھی تو شہری محم تو یہ پہے گرامیین میں ہی تھا ہی یہ
نہیں شہری میں تھا اٹھ یہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس کی کر رہا ہوں میں بات
اچھا اچھا اچھا
شہری میں ہی تھا اپنے مانگ رول مانگ رول میں تھا
ہ ابھی تو شری تو آن لائن پبرتے ہیں مطلب شہرین تو
ہاں آپ تو آن لائن ہو گیا پہلے تو پہلے تو سنستھا کے پاس پروجیکٹ آیا تھا اس چیز کا
ہاں ہاں
بائی آپر وارڈ میں جاؤ اور کہیں بیٹھ جاؤ دکان وکان آس پاس دکھے تو وہاں پہ فارم بھر ڈاکومنٹ لے ہی آتے ہیں وہ وہ تو دو چی چار دن گیا میں تو وارڈ میں کیا پھر تو لوگ باغ مطلب گھر آنے لگ گئے ڈاکومنٹ لے کے گھر پہ لگنے لگے بھیڑ تو پھر واڑ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی
ہاں صحیح ہے کیونکہ پائی دیک کر میں تو آئیں گے
آ
بھائی گورنمنٹ کا فائدہ دلائیں گے لوگوں کو تو بل گر پہ آ جائیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ جائیں گے
ہ
ا تو ہمارا اب یہی تھا پروجیکٹ کلدیپ کا میں میں نے کام کیا تھا تبھی یہ کیا گورنمنٹ نرگا پینسنس کھادیہ سرکشا پی ایم آواس یوجنا ان کا ہی کام تھا ان کا ان کی لوگوں کی شکایتیں کرنا بہت تک جان جانکاری پہنچانا پینشن دلانا پینشن لوگوں کی جڑی نہیں پینشن جڑوانا مطلب سرک کی جن کلان کا سرکاری وجناؤں کا پرچار کرنے کا کام تھا
ہ
سال بھر تک چلا پھر بند ہو گیا
ہاں ایسے ہی وجنا کیا ہے زیادہ چلتی نہیں ہے گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے نا سمسیا وہی ہے
ہاں
یہ پروجیکٹ جتنے بھی تھے وہ سرکار دوسری ت گہلوت والی اس
ہاں نہیں یہ کہ کانگریس کے رج میں زیادہ آتا ہے اسملب سنسھا لنے کا کام کیونکہ کانگریس کیا ہے پورے چلو ہو گئی ہی کولے گا نا خدبس میں جان اد جانا